ہیلو کیسی
میں ٹھیک ہوں تم ہنس کیوں رہی ہو
کچھ نہیں بس ایسے ہی اچھا موڈ ہے آج میرا
اچھا میں نے سنا تھا تمہیں رمضان میں انگوٹھی کو لگ گئی تھی
ہاں بولا
مجھے پت ہے تمہاری امی نے مجھے بولا چ
سہری کو میں سوئی تھی رمضان میں اور میری امی چڑھی وہ میرے پیر پی چڑھ گئی میری اننگو اگو ٹھیک
تم تھوڑا دھیرے سے بات کرو میرے کان پھٹ جائیں گے
اچھا میں نے کہا اممی آئی تھی رمضان میں سحری کو وہ چڑھی وہ چا بھی رکھ رہی تھی وہ میرے انگوٹے پی چڑھی اور انگنی ٹوٹ گئی
اچھا زیادہ لگ گئی تھی
پھر فریکچر آیا تھا مجھے مجھے ٹیپنگ کر کے تھی بہت دنوں
اچھا کوئی نے اللہ شفاء دیگا
ہاں گرمی بہت ہے پاور پتہ نہیں کب آئے گا
دو بجے آئے گا اور شاید سے شٹ ڈاؤن تھا پر انہوں نے نہیں لیا
نہیں آج سنڈے تھی نا آج کہاں ہے لوگ شٹ ڈاؤن کرتے
ھمم اور یہ مجھے بولوتم نے بڑی عید کو کیا کیا
کچھ نہیں بڑی عید کو میں تو گھومی بڑی عید کو چاروں پانچوں دن میں گھومی
تم سنگر مال گئی تھی
ہاںاں میں تو گئی تم نہیں گئی تھی میں تو تمہیں ادھر دیکھا تھا کیا تمہیں یاد نہیں ہے
ہاں تم بہت اچھی ہو گئی تھی
میں نے کیا لگایا تھا بڑی عید کے لیے اچھا ہاں میں نے وہ لگایا اب میں آج وہی ڈریس لگاؤں گی
ہاں تم بھلکڑ تمہیں وہی لگاانی ہے
میں آج وہی والا ڈریس لگاؤں گی وہ کاٹن والا ریڈ کلر کا ہے نا
ہاں اس کی اسکرٹ بھی اچھی ہے اور اس کے میرون دوپٹہ کا تم رکھو گی تم تو اچھی ہو جاؤ گی
ہاں میں وہی کروں گی وہی رکھوں گی ایسا گاوں گی
ھمم
میں نے صبح صبح آم پننا پیا
میں بھی پي رہی ہوں
ہاں وہ بہت اچھا عام پننا تھا ان نے وہی پیا اس کو بہت مزہ ہوتا ہے
ہاں میری بہن بھی پی تھی اسے کا بلینکٹ سے اتنا سامان آڈر کیا تھا اسی کے ساتھ آم پننا بھی کیا تھا اب اب وہی پی رہی تھی اب اس میں سے برف میلٹ ہو گئی نا تو یہ گرم کیسے ہو گئے آپ
ہاں اور کیا کر کچھ پی نہیں سکتے پی نہیں سکتے
آپ تو کیا کریں اپ اگر صبح اگر تم دیکھو گے نا صبح کے چھ بجے گے اسٹارٹ ہو جاتی ہے
ہاں وہ بھی ہے
ھمم اور بتاؤ
اور کیا بتاؤں تم ہی کچھ اچھا سا سناؤ
ھمممم روکو سوچنے دو مجھے آ پڑید کو کیا سالن پکایا تھا آپ لوگوں نے
ہم نے بڑی عید کو اسکا سالن پکایا تھا ہم نے میٹ بنایا تھا ہم نے مرغا بنایا تھا ہم نے کوفتے بنائے تھے ہم نے کباب بنائے تھے ہم نے بہت کچھ بنایا تھا
اچھا ہم نے بھی ہم نے پر اتنا نہیں بناۓ کیونکہ قربانی بھی ہوتی ہے نا تو ہم نے پستہ کباب شامی کب آڈر کیا تھا باقی
ہم نے بھی وہ سب کچھ آرڈر کیا تھا وہ رستہ وستہ لایا تھا
ھمم پتہ ہے میں پکنک گئی اسکول کے ساتھ
کہاں گئے تھے تم لوگ پکنک اسکول کے ساتھ
ہار وبن گئے تهے ہار بن اچھی جگہ ہے
ہاں ہار بن ا چھی تو ہے جگہ
یہاں
آپ تھوڑا دھیرے بات کریے
ہاں میں کری جی میری ماسی مجھے بلا رہی تھی اس لیے میں نے اس کو جواب دیا
اچھا یہ میں ہر ونگ گئی تھی اپنی فرینڈ پته وہاں پہ پتا ہمیں کیا ہوا ہمیں ایک تو بس میں گانے بھی نہیں دیا پانی میں بھی نہیں اترنے دیا مجھے بہت
وہ بھی ہے نہیں پانی ہے نا تھوڑا سا وہاں تیز ہوتا ہے پانی تو پتا جب میں پڑھتی تھی نا اسکول میں جب جب میں کشمیر ہارڈ میں پڑھتی تھی تھی نا تو ہمیں بھی لیا تھا ایک دن ہار ون تھوڑی دیر کے آدھے دن کے لیے ہمیں ہار ون لیا تھا تھا تو وہاں ہم ہم نے اتنا مذا کیا تھا ہم نے ایک دوسرے کو پانی میں ڈالا ہمارے شوز گیلے ہوگئے تھے سب کچھ میں اتنا مزہ آیا تھا
پتاہ ہے میں پھر اپنی فیورٹ میم کی پاس گیی جولکا میم اس میں پھر مجھے ہم نے پھر مریے ایک فرینڈ تھی اس ٹائم منتہا اس نے ہمیں فوٹوز کھینچے ہم نے اس کا فون لیا ہم نے پھر فوٹوز کھیچے
ہاں یہ کیا بولتے اب مجھے بلانا جب تم لوگ شالیمار جاؤ گے
ہاں میں بلاؤں گی ابھی تو ایک ہی بجے ساڑھے تین جائیں گے ہم
اب کہاں ہارون جاؤ گی شالیمار
شالیمار جائیں گے ہورمان نہیں میرا پاپا ہورمان نہیں مارتا بولے وہاں پ پہ بہت ہی جانور آ گئے ہے
جانور آ گئے ہر ون ابو نے بولا تمہارے
ہاں بولا وہاں پہ بالو آ گیا
اب بالو تمہیں نہ کھا جائے اس لیے دھیان سے مت جانا ہور و نہیں جانا ہے
ہاں نہیں جاؤں گی مجھے اپنا آپ بہت پسند ہے
کشمیر میں بہت ساری جگہ ہے گھومنے کی تم کہاں کہاں گئی ہو آج تک گھومنے کے لیے
میں ڈاکسن گئی ہوں میں گئی ہوں طرناگ
ڈاکسم
ہاں کوکر نگ اور وہیں سے ایک جگہ گئے تھے مجھے کا نام نہیں پتا ہے اور میں گ ہوں اچل اور گئی ہوں میں اور شہر سپاہر گام بھی گئی ہوں میں جب میں بہت چھوٹی تھی
ہاں سون مارد بھی
ہوں تب ہم گئے تھے فیملی پکنک پے میری مما کے سائڈ سے ہم سارے تب کزن وزنس گئے تھے اور ہم کہاں گئی ہوں میں ہاروں بھی اور آ جاؤں گی یہاں پہ پی شالی مار
سور تم نشاط گئی تھی شاید صابرہ کے ساتھ ہے نا
کیا
پرسوں تم نے شاد کہی تھی شاید صاب رکھ کے ساتھ اور تم نے مجھے نہیں بولا اور مجھے نہیں تم نے لیا ہاں و
نہیں لی نہیں نہیں تم نہیں ادھر تھی تم گئی تھی میری یونیفارم لانے اسپورٹس ڈے کے لیے تو ہم اس کے ابو نے پھر بولا ہفسہ کہایا تو میں نے بولا وہ گھر پہ نہیں اس کوئی بات اس کا ا بہت کنجوس ہے اسے وہاں پہ بیس روپے کی آئس کریم مجھے کھلائی پھر میری بہن کو میں نے بولا اس نے مجھے پھر ٹو ہنڈریڈ روپیز بھیجے پھر میں نے وہاں پہ کچھ کھایا اس سے
اچھا ٹھیک ٹھیک
وہاں پرار وہاں بیب کچھ نہیں تھا اچھا اس وہاں جہاں میں گئی تھی نشال وہاں پہ پانی کو پتہ کتنی مٹی تھی وہاں پہ کچھ بھی اچھا وہاں پہا خھالی کتے تھے
ہاں اچ تم شام کو گ ب شام کو مز نہیں آتا
نہیں وہاں پہ پانی اتنا گندا وہاں پہ گندے پانی میں بچے اتر رہے تھے
اچھا ٹھیک نہیں وہ پھر وہاں پہ سسو کر دیتے ہے پانی میں ہے نا گندا ہو جاتا ہے میں نے بہت بار دیکھا ادوں کو تمیز ہی نہیں ہوتا ہے
ہ ا میں میں اگر وہاں پہ صاف پانی ہوا ہے وہاں جہ ہم جا رہے ہیں تو پھر میں اتروں گی ورنہ نہیں اتروں گی میں
ہاں میں نے سوچا تھا پرس میں تمہے تو مان لیے دی فیشیل کٹ لاؤں گی پھر تم بھی کرو گی لیکن پھر تم نے دھیان ہی نہیں دیا میں سوچا چھوڑو اور تم نے کیا میرا سارا فیس واش ختم کیا ہے تم کیوں اتنا زیادہ فیس واش مالتی ہو اس سے تمہارا چہرہ خراب ہو جائے گا
لیا اور بس میں نے پھر واپس رکھا وہ تم نے ختم کیا میں نے نہیں کیا
ہی نہیں میری امی نے بولا تمہاری وہ دوست آئی تھی اس نے تمہارا فیس واش مالا
اب کوئی باتیں پیسے دے دوں گی ہاں
پیسے کا جی میں لینایا فیس واش لانا
ٹھیک ہے لاؤں گی وہیں سے
ہاں اور صاحبرہ نے بولا کیا وہ آئے گی
ہاں وہ آئے گی وہ لگا رہی ہے ابیا اب ہمب میں اس کو بولوں گی توبیا بت لاگو اب آپ سارے لگا رہے ہیں نا یہ کچھ شلوائی سوٹ تو اس کو بولوں گی میں تو پہن گیت کالاگا رہا
ہوں
اس کے پاس ابیا ہے پر وہ بھی تھوڑا سا کیا بولو اس کو وہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے
اب اس کو اسی میں آیا آتا ہے اس کو نہیں آتا ویسے آ ہے نا
اب میں اس کو پھر بھی بولوں گی
ہمارے پریشر ٹھیک ہو گئے بہت بڑی ٹینشن ختم ہو گئی
اور تو میرے گھر آئی ہو
نہیں کہاں آئی ابھی بعد میں کہاں نا تم نے ساڑھے تین آنا
ہاں آنا میک اپ کریں گے ایک ساتھ سارا کچھ کریں گے
اسٹریٹنر بھی کرنا ہے نا مجھے بال کھلے رکھوں گی میں مجھے اسٹریٹنر دینا تھوڑا سا کل کرلس بھی مجھے کرنا اوکے
نہیں کھلے نہیں رکھتے
بند رکھیں گے لیکن کرلس کرنا مجھے تھوڑے سے
نہیں کھلے نہیں رکھنے ورنہ ہمارے سات مت آنا
اوکے ٹھیک ہے
وہ مارے گا میں اس کو ویڈیو کال کروں گی نا وہ مجھے مارنے لگا بولے گا اس کو کیوں نہیں اچھا
ہاں ہاں ہاں تو اس میں کیا ادھر تب رکھوں گی اس ٹائم
میں اپنے ابو کو بولوں گی نہیں جاب رکھنا میں نے میں کر رہی ہوں کال
نہیں میں رکھوں گی کیا ہوا تمہیں
ہوں دو بچ گئے انہوں نے لائٹ ہی نہیں ڈالی
ہمیں بھی لائٹ نہیں آئی دو دو بج گئے ان کو لائٹ ڈالنے کا ارادہ ہے فون بھی سوئچ آف ہو جائے گا
نہیں میرا فورٹی فائیف ہے تمہارا کتنا ہے
کہاں چارج کروں گی میں فون اب کیا کروں گی میں کیا لے کے جاؤں گی میں ادھر
ہاں پکنک بھی جانا کیا کریں میں یاں نیبرس کے پاس رکھوں گی فون چارج کگر نہیں آئی
ا جائے گی مجھے لگتا ہے شاید بارہ بجے گئی تھی نا
بارہ بجے گئے تھا نہ لگتے دو دس پہ آئے گی
مجھے بھی وہی لگتا ہے یہ لوگ ڈالیں گے ڈالتے ہیں یہ لوگ ڈال دیئے
ڈالی
ہاں ڈالی پاور انہونے اچھا جب آؤ گی نا میرے گھر بھی اگر آؤگی تو چارجر لانا ہو پر رکھا ہوتا ہے کمرے نے
اچھا کال اینڈ ہونے والی ہے جلدی بات کرو جو بھی کرنی ہے
وہ ہونے والی ہے ابھی اینڈ اب بھی ہے فون کرو نا بات تم سا بات ہی کرنے میں مزہ لگتا ہے
اور بتاؤ کچھ
اور کیا بتاؤں کچھ گرمی بہت زیادہ ہے ہم اب وہاں ٹریفک نہیں ہونا چاہیے جہاں